ہیلو سائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان آب ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہ بس بس دعا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو فرمائیے گ کہ رہے تھھی کھانا وانا کچھ چائے وات ت نہیں
ہاں چائے پی بس پانی پی رہا تھا وہبھی گرمی کی وجہ سے نا آج بہت گرمی ہے نا یل پانی پیر
یہ اچھی بات ہے آپ پانی مطلب کہ پانی بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج اسی پانی پہ ہی بات کرنی چاہیے ہے نا
ہاں وہ تو ہے ہی پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مطلب ہر زندہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیئے پانی بہت ضروری ہے بھائی انسان جانور پرندے سا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے
ہاں بھائی جان تو میری بس اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا مطا کہ تصور بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی تو ہر انسان جانور اور پودے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس لیے پانی کو زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے بھائی جان اگر نے آپ اگر آپ نے سنا ہو تو تو مطل کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب روز صبح اٹھتے ہیں پانی استعمال کر ہیں ہم پانی پیتے ہیں مطلب کہ نہا ہیں کپڑے دھوتے ہیں اور کھانا بناانا یہ بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف ملب کہ ایک دن کے ہی لیے پانی بند ہو جائے نا تو ہمیں مطلب کہ اس کی اصل قیمت کا اندازہ بھی نہیں ہو ہوگا تو انسان جسم کا مطلب کہ بہت بڑا حصہ پانی سے بنا ہوتا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روز حالکہ مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے ضروری ہے پانی ہماری جسم کو مال کی طاقت کا دیتا ہے مط کہ ہم ہضم بہتر کرتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا تو ہے نا بھائی جان
ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن ایک بات ہے نا بھائی ہمیں مطلب پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ کلا چھوڑنا چاہیے اور جنا ہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات ہے
اور ہم پانی بچانے ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ آ بھائی
ہاں بتائیے آپ میں سن رہا ہوں
کیا آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے تھوڑی
ہاں بھائی جان تو کھیتی مطلب کہ آج جو ہمارے کسان بھائی کھیتی کرتے ہیں نا تو کھیتی با مطلب کہ کھیتی باڑی میں بھی پانی کی بہت اہمیت ہے لک کسان اپنی فصلوں کو پانی دیتا ہے اگر بارش نہ ہو یا ل پانی کی کمی ہو جائے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اس سے مطل کہ انجان سبزیاں اور مطلب کہ پھل کم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مشکل عت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں وہ بات تو ہے بھائی لیکن پانی ہاں پانی کی وجہ سے ہم مطلب فصل وصل یہ سب اگاتے ہیں پھر اسی سے پیسہ ویسہ اگر مطلب پانی کی اگر ہم اہمیت تو ڈھونڈے گا نا زندگی پر تو ہم مطلب گن نہیں سکتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے
ہاں بائی چانس بالکل صحیح کہا آپ نے تو بائی جان اسی کےس ساتھ س مطب کہ پانی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے بھائی تو ہر مخلوق پانی پر زندہ ہے مطلب کہ دریا سمندر بے شمار مخلوق کے گھر ہیں تو سنتان مطلب کہ صنعت اور فیکٹریوں میں مطلب کہ بی پانی کا بہت استعمال ہوتا بجلی بنانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے تو اب ہم کو تو پتا پتا ہی ہے چیزیں تیار کرنے اور صفائی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے توہ اگر پانی نہ ہو تو مطلب کہ بہت سے کام رک جاتے ہیں اگر اور ایک بھی اور ایک بات یہ جو آجل لی آ چل رہا ہے اتنا فاسٹ یہ بھی پانی پہ ہی کو مطلب اس کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی جان
ہاں وہ تو صحیح بات ہے لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ آج کی د دنیا کے بہت سے علاقوں میں پانی کی سخت کمی ہے اس کی وجہ سے پانی کا ائ ضائع ہونا آبادی میں اضافہ اور دریا اور جھیلوں کی آلودگی ہے کئی لوگ صاف پانی پانی پینے کے حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور تک سفر کرتے ہیں نا بھائی
ہاں بھائی جان تو اسی لیے مل کی افسوس کی بات ہے جو آنے آج کل بہت سے لوگ پانی ضائع کرتے ہیں یہ تو آپ نے بتا ہی دیا تو دنیا کے مل کے کئی علاقوں میں لوگ صاف پانی کے لیے روز بہت دور تک چلے جا جاتے ہیں اور پانی کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جب ضرورت نہ ہو تو مطلب کہ نل بند کر دینا چاہیے مطلب کہ گاری یا فریش دونوں کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے تہ بارش کا پانی جمع کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہمیں پانی کو گندا بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچرا پلاسٹک اور گندگی مطلب کہ گندی چیزیں دریاؤں اور جھیلوں میں نہیں پھینکنی چاہے تو صاف پہنی صحت مند زندگی کے لیے بھی بہت سی ضروری ہے سکول میں بھی مطلب کہ بچوں کو پانی کی اہمیت مطلب کی کے بارے میں بتانا چاہیے اگر مطلب کہ بچپن سے ہی اچھی عادت بن جائے گی تو بڑے ہو کر مطلب کہ بی وہ قدر کریں گے ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں وہ تو وہ تو صحی بات ہے آج کل کی دنیا دنیا کو پانی کی کمی کے سامنے آبادی میں اضافہ جنگل کاٹنے کے کا ماحول کی آلودگی اور پانی کا ضائع ہونا اس مسئلے کی بڑی وجہ ہے اگر ہم ہم نہ پانی کو بچ بچانے کی عادت نہ ڈالے تو مستقبل میں صاف پانی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے بھائی
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ایک مشہور بات ہے بوند بوند سے دریا بنتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس طرح مطلب کہ اگر ہر انسان تھوڑا تھوڑا پانی بچائے تو بہت سارا پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے آج کللملکہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں مے کہ کبھی زیادہ گرمی کبھی کم بارش اور کبھی مطلب کہ خشک سالی دیکھنے کو ملتی ہے اس وجہ سے مطلب کہ پانی کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ ہو ضروری ہو گئی ہے نا بھائی جان
سن ہاں بھائی وہ تو ہے وہ بات تو صحیح ہے
ہاں
ہمیں چاہے کہ نل کو بلا وچہ کھلا نہ چھڑے پانی گزایا نہیں کرنا چاہیے لیک ہونے والے نلکوں کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں برسات کے پانی کو جمع کر کے اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کی کہ اہمیت دینی چاہیے نا بھائی
ہاں بھائی
ہر فرد اگر روزانا تو تھوڑا سا پانی بچائے گا نا
کہ مط کہ پانی کو ضائع نہیں کریں گے مطلب کہ اسے صاف رکھیں گے اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کی تعلیم دیں گے تو لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی زندگی ہے اگر پانی ہ تو زندگی صحت مند نہ کہ کہ صحت مطلب کہ کھیت ہے اور مطلب کہ خوش خوشحالی ہے اگر پانی نہ ہو تو مطلب کہ کچھ بھی ممکن نہیں اس لیے ہمیں اللہ کی اس نظام ملک کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر م قطرے کو مطلب کہ امانت سمجھ کر مطلب کہ استعمال کرنا چاہی ہے نا بائی جان
ہاں ہاں وہ بھائی تو صحی ہے لیکن بس یہ میں آخر میں یہی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسی حفاظت سے مطلب ہمیں رکھنا چاہیے فارض ہے ہمارے ہم سب مل کر عد کرنا ہے کہ پانی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اور بوند کی قیمت سمجھیں گے
بات کہ تو پانی صرف بلکہ ہمارے پاس بج ہمارے پیاس بجانے کے لیے نہیں ہوتا مطلب کہ بلکہ یہ پوری زندگی کاطب کہ سہر ہے تو جب مطلب کہ بچے پڑھ مطلب کہ پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر مطلب کہ جب انسان مر جاتا ہے تب تک انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے پانی کو زندگی مطلب کہ زندگی کے روح بھی کہا جاتا ہے تو مطلب کہ ہمارے روزمرہ کی لگ بھگ ہر ایک کام میں پانی مطلب کہ شامل ہوتا ہے صبح اٹھ کر منہ دھونے مطلب کہ داند صاف کرنے نہانے مطلب کہ ناشتہ بنانے کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنا یہ سب پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر ایک کہ ایک دن بھی پانی نہ آئے تو مطلب کہ بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ہے نا بھائی جان
ہاں وہ تو ہے ہی بھائی اسی لیے ہمیں پانی بچانا چاہی پانی کی جتنی بھی قدر اتنی کرنی چاہیے کیونکہ پھر
تو مطلب کہ ہمارے ملک کی ترقی بھی مطلب کہ پانی پر ہی مط کہ مصول ہے تو کھیتی فیکٹری بجلی کی پیداوار اور بہت سے کاروبار پانی کے بغیر نہیں چل سکتے اگر پانی کی مرب کی کمی ہو جائے تو فصلوں کم ہو جاتے ہیں چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور مطلب کہ مشت پر بھی برا اثر پڑتا ہے تو آج کل پانی کی کمی دنیا کی ایک بڑا مسئلہ ہے اور بن چکا بھی ہے تو ابھی مطلب کہ پانی کی بربادی ہمیں نہیں کرنی چائے ہمیں سوچنا چاہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر پانی نہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم دو دن کے علاوہ زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے ہماری ساری ضروریت تو ختم ہو جائے گی وہیں پہ ہے نا
تو ہم سب کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے مطلا کے پانی بچا سک مثلن کو کھلانا چھوڑنا ضرورت کے مطابق پانی استعمال کریں پانی کو گندا نہ کرے اور ملکہ بارش کا پانی کو جم کر کے استعمال کیا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ تو یہ چھوٹی قدم مل کر بہت ہی بڑا مطلب کہ فرق پیدا کر سکتے ہیں نا بھائی جان
ہاںاں بھائی آپ نے بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہو میں نے لاسٹ مطلب پچھلی بار مجھے ایک دوست فون کر رہا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ ہمارے یہاں بارش مطلب بارش پڑی ہی نہیں مطلب مطلب پانی نا وہی سب بول رہے ہیں کہ ہم اتنی دقت آئی اتنی دقت ہمیں اتنا مطلب نقصان جیلنا پڑا وہ سب مطلب وہ اللہ کی رحمت ہے نا مطلب پھر وہی وہ بھی بول رہا تھا کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے مطلب جتنے چرندے پرندے اس پہ سب کچھ مطلب ٹکا ہوا ہے وہ بھی ب رہا تھا مطلب پانی ضروری ہے زندگی میں وہ یہ سب
ہاں بھائی جان تو بھائی جان مطلب کیا ہم نے بہت ہی اچھی باتیں کی مجھے امید ہے کہ کہ ہماری باتیں آگے بھی پہنچیں گی ہم دوسروں سے بھی ان باتوں کو وہ کہ شیئر کریں گی پہنچائیں گے ان تک تاکہ وہ بھی اسمانی کو بچا سکے کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر بڑا مطلب کہ پھر فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں ہم تو اسی مطلب کہ مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے آگے بھی بات ہوتے ہو جا ہوتی رہے گی انشاء اللہ
تو مجھے امی بلا رہی ہے تو اللہ حافظ بھائی جان اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے
آپ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ